ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام اور الحمد للہ آ اپنا بتاؤ
ہاں الحمد للہ سب بڑھیا ہے ہاں الحمد للہ سب بڑیا کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کپڑے وپڑے دھو کے بیٹھے ہیں
اچھا ہم باہر آ ہم باہر آ گئے تھے سامان لینے آئے ہیں تھوڑا
ہاں وہ بات صحی ہے لیکن پتہ ہے وہ نمبر ڈالا اور پھر تم لگ گیا تمہارا ٹھیک ہے ا وہیں ہم کیا گے جلدی جلدیٹ ٹھا لو کیونکہ ہو جا پلس والی خراب چلی گئی کال
ہوں
ہوں کٹ گیا دو ایسے ہی ہو گئے آج صبح بھائی کے میں بھی ایسے ہی ہوگیا تین کال میری آج سی چل گے
اچھا
ہاں اور سب ٹھیک ہے
اور بات ہوئی تھی تمہاری
ہوں ہو
اچھا
کھانا پینا ہو کیا
ہاں کھانا پینا ہو گیا ہے
سلو بڑیا کالج کیوں نہیںج
بارش ہو رہی تھی صبح اتنی تیز
اچھا تو صبح کتنے بجے ہم تو گیارہ بجے اٹھے ہیں سو کے گیارہ بے
تو تم گیارہ بجے اٹھے ہو صبح چھ سے نو بجے اب تک بہت تیز بارش ہوئی ہے
ہاں
اور کیا میں آج امی ہم کو مار مار کے بیجتی لیکن بارش ہو رہی تھی تھوڑا سا امی کہ کہ امی بارش اوری یہ نہیں جائیں گے تو کہنا تھاا
اچھا
ہ من بھی نہیںتا من بھی نہیں وہ بھی نہیں جائیں گے کل کل ہی ہم نے بول دیا تھا ہم بھی نہیں جائیں گے کوئی طرح کوشش کریں گے نہیں جانے کی لیکن بارش ہو گئی تو اور م چھٹی ہوگی
صحیح ہے تو کال تو آئی ہی ہوں گے دوستوں کی
نہیں میرے میں میرے سے کوئی نہیں پوچھتا ہے صرف ایک دو لوگ پوچھتے ہیں بس
اچھا
کیوں نہیں آ رہی ہ کس لیے نہیں آ رہی کوئی نہیں پوچھتا
کیوں ایسا کا ہے
ایک دو لوگ پوچھ لیتے ہیں بس مورنا نہیں
اچھا
چلو کوئی نا اور کیا ہو رہا ہے گھر پہ امی لوگ کہاں
ا میں لوگ سب لوگ ٹھیک ہے بھوی کے لے کے گئے ہیں ڈائلسس کے لیے
ابھی بس نکل کے گئے ہیں
تو رات میں طبیعت خراب ہو گئی تھی کیا ان کی
کل ہاں بلیڈنگ آنے جہاں وہ کیتٹر پڑتا نہیں ہے ڈائلسس کے لیے
ہاں
اس میں کیا ہے وہ بلیڈنگ ہونے لگی تھی ہم نے ہم نے کہا لام ڈریسنگ چ لیکن ن بہت زیادہ وہ نکل ہی رہی تھی ہم پھر کر نہ پاتے تو اسی لیے ڈائریکٹ لے کے گئے تھے ان سے فون کیا تھا انوں نے کہا کہ لے کے چلے آئیے آپ ترنت
ہوں تو اسی لیے بھی نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا تھا وہی ہے وہ میٹنگ کی وجہ سے ہل گیا بہت زیادہ بلڈ بلیڈنگ ہونے لگی تھی اب اس کو اگر ذرا سے بھی ایک بار ایسا ہی ہو چکا ہے تو بہت زیادہ انفیکشن پھیل گیا تھا اندر
اچھا
ہوں تو اب ادھر دوسرے سائڈ پڑا ہے تو بہت زیادہ احت یاط کرنا پڑتا تک گردن ردن بالکل ہلا نہیں سکتی ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہاں
کہاں ہے بات سر
ابھی اب تو ڈائلسس کے لیے چلی گئی ہیں
ہوں
ابھی بس دس منٹ ہوا ہے نکلے ہوئے
اچھا بھائی لوکاں
ہوں بھائی ڈریسنگ کروا رہے ڈریسنگ والے آئے ان کی ڈسز ب رہی ہے ہ اب ان کا بھی ابھی دو مہینہ لگے گا اب تھوڑا بہت ماس س آنے لگا ہے
تم کے پانی سے کھیل رہی ہو کیا
نہیں تو
آواز آ رہی ہے پانی کی
تو وہی ہم تو اندر ہیں کمے میں
نہیں آواز آ رہی ہے پھر طریقے پانی سجے پ لگے کپڑے دھ رہی ہو وغیرہ
نہیں نہیں ہم سب الحمد اللہ ابھی بس آدھا گھنٹہ ہوا ہے سب دھول بول کے بیٹھے تٹھیک
اچھا
صبح سے صبح بارہ بجے سے لگا کے اب جا کے ٹائم ملا
ٹھیک ہےتنےا وہ
اٹے تھ دس بجے ساڑھے دس بجے
ساڑھے دس بجے تو کیسے پتا صبح بارہ سو ہو رہی
بیٹ ہم ہم چار دفعہ اٹھے ہیں چھ بجے اٹھ اھے پھر وہی آٹھ بجے اٹھے ہیں پھر اس کے بعد میں نو بجے اٹھ پھر پھر امی نے جب من کر اب کیا آپ سوئیں گے آرام سے
پہلے ٹینشن تھی تبھی آ
پہلے ٹین چل ل ا لے پھر کہ ن ابھی بارش رک جائے تو چل ہی جانا نکل جانا ہم کیا ہم جائیں گے نہیںیں گے وہ
ہوں
چپچاپ اڑ کے جوؤ گ د ہم کہے ت امی سر میں درد ہوڑی نہیں جائے
اچھا اور تمہاری طبیعت کیسی ہے
اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمد للہ اب مر سنڈے کو پھر سے بھیگ جائیں گے تو بتا دیں
سڈ مت تو جانا ضروری ہے ارے یار آات ہے
ضروری نہیں ہے
اور تو جیادہ ک نہیں بھیا جانا ضروری کیوں نہیں ہے جب طبیعت کا نہیں سوچ رہی کہ خراب ہے تو جانا ضروری ہے بھائی
ونائک خراب ہے کون کی مطلب کہیں جائے نا گھر کا کام کرنے کے لیے طبیعت صحیح ہے
ہوں
جٹ تو وہ بھی کون سا صرف دو گھنٹے صبح ہی چھ بجے الگ شکر ہے چھ بجے تو اٹھ جاتا سنڈے کوئی ہے سوچو ساڑھے پانچ بجے
یہاں تو آٹھ بجے یار آٹھ بجے اٹھتے ہیں آج زیادہ لیٹ میں اٹھتے ہیں ان تو دو تین بار آنکھ کھلی ہے بٹ امنی نے اٹھایا اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو پر نہیں اٹھے سوتے ہی رہے
جی
ہ تو کل جاؤ گی کالج میں
ہاں کل تو ضرور ہر حال میں ہی جانا ہی جانا ہے کچھ بھی ہو
ا آندھی آ جائے طفان ہے
ہاں کل تو جان ہی جانا
ایک دن کی چھٹی مطلب چار پرسینٹ اٹینڈنس کم پانچ پرسنٹ دس پرسینٹ میری اٹینڈینس کم ہو گئے اب آئے گی اگر پورے منتھ کا نکالا جائے تو نبے نبے اگر اور چھٹی کر دائے تو اتے ہی آئے گی
اچھا
اسی سسٹر
ہاں کالج اٹینڈس ہی تو مانگتے ہیں
ہاں وہی تو آپ بتاؤ اچھا میری الحمد اللہ اسی اسی پچاسی سے نیچے نہیں آتے کیونکہ ہم ابسینٹ کرتے ہی نہیں ہے بہت کم ہی کرتے ہیں نبے نبے تکرئیتی ہ بس کیا ہی فائدہ ہہم
زیادہ ضروری کام ہو تو نہیں گئے باقی تو جانا تو پڑے
ہہم جانا تو پڑے گا بہت کم سا بہت اچھی پڑھائی بھی ہوتی ہے
کیوں اچھی پڑھائی نہیں ہوتی
ٹھیک ہے مطلب اور کالج کے حساب سے یہاں بہت اچھا ہے بہت پڑھائی وڑھائی سب ہوتی ہے جس حساب سے اور کالج ہیں اس کے اکارڈنگ بھائی بہت محنت کرتے ہیں اور پڑھائی وڑھائی صحیح ہے اچھی ہے لیکن
کیا مطلب وہی اس کے لیے وہ وغیرہ بس اور کچھ نہیں
اچھا بارش آ گئی یار دوپ نکلی ہے
ارے ہم صبح سے یہی پر ہے ہم جاتے ہیں کب کپڑے پھیلاتے پھر بارش آئے پھر اٹھا نہیں جائے اٹھائے بارش آئے پھر یہی کر رہے ہیں
آج کپڑے ہم بھی پھیلائے ہیں آج امی نے دھلے تھے آج امی نے کہا کہ ڈال ہو جا کے
کتنا پھیلا رہے اٹھا رہے سب میرا ڈریس وریس سب گندا تھا کم از کم ایک ایک ہفتے سے زیادہ کے کپڑے تھے
اچھا تم لوگ تم لوگ اتنے اکٹھے ہی غلط کر دیتی تم لوگ یہ گندا ہوا کرے دول ڈالا گیر
اچھا بہت ٹائم ملتا ہے نا جو آ ایک گندا وہ کرے بے
ک گندا ہو ادھر نہاؤ ادھر دھل لو کتنا ٹائم لگتا ہے نا زیادہ سے زیادہ مان ل دس بیس منٹ لگیں گے دس
بھیا ہم سے ہم ے ایک ایک کپڑا نہیں دھلا جاتا ہے ہم دھولتے ہیں ایک دم ایک ایک دم صحیح سارے دھل ایک دن میں ہوں
کبھی سین ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں تب تب جٹتے ہیں
ہاں ہم سے میری بھی عادت ہے ہم سے ایک ایک کپڑا نہیں دھولا جاتا ہے ایک کپڑا دھل لو ختم ایک کپڑا دھونی لو دم نہیں جب بدلنے کی روز کیا عادت
اکٹھا کرو گے تو محنت کرنی پڑیں گی نا آ پتا ٹائم میں تب پھر ا اتنا ٹائم ملے یا نہ ملے کو پتا سنڈے ہی والے دن بھی ہے وہ بھی اگر کوئی کام آ گیا تو وہ بھی گیا
ارے تو اپنے ساتھ ساتھ سب کے دھلتے ہیں یہ بھی تو چلو میرے اگر پانچ جوڑی ہوئے تو گھر والوں کے تو دس جوڑی ہوں گے ان کے کیا سب کے دھلنا پڑتا ہے
اچھا
یہاں تو یہ بھی ن کہ یہاں کو دلوال ہے سب کے دھولتے
تبھی تو اکٹھا ہو جاتے ہیں
ہوں وہی تو کہتے دبی گارڈ سنڈے کو جس کو کپڑے بھیجانا وہ بجا ڈوبی گھاٹ کھولتے ہیں ہم
تو مشین سے دھلتی ہوگی نا
کچھ مشین سے کچھ ہاتھ سے وائٹ والے جو نہیں صاف ہوتے وہ ہاتھ سے دھلتے
کچھ مشین سے مشین سے تو بھیا بکتر یہ وہ وغلوانا اب ڈم کا سب کچھ
پلانا ڈمکانا ہاں
تک جتے بھی ڈولدال سے
ہاں تو صحی ہے دھلنا تو پڑے گا ہی میرے تو دیکھ لو ابھی تک جوتے نہیں دھلے گئے ہیں پڑے ہیں پہنتے نہیں ہیں
ہم پتاہ ہے پرسوں سنڈے کو بھیگ کے آئے تھے جوتے دو دن سے پڑھے تھے امی یہاں سارے سارے تین ا اپنے ایک جوتے کے چکر میں تین جوڑی جوتا دھلا ہے ہم نے دو اور د دن لٹو
اچھا اور بتا ہوں
اور سب ٹھیک ہے یار کیا ہی بتائیں
تو امی لوگ کب تک آئیں گے واپس
وہ آئیں گی بارہ بجے تک امی ہیں کالہ گئی ہاں بارہ بجے ہوتا کیونکہ ہاں ڈالی سے چار گھنٹہ ہوتی ہے نا
اچھ تو رات میں پھر وہ کیا ہوا تھا کچھ مطلب کیا بتایا تھا ڈاکٹر نے
ڈاکٹر نے م ڈائلسس صرف ڈریسنگ کرانے کے لیے گئے تھے نا ڈریسنگ ہو گئی تھی بس جس وہاں کل زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے وہ بڈ بلیڈنگ نہ ہوتی نا تو دقت نہیں ہوتی بلیڈنگ ہونے لگی تھی زیادہ دقت اسی لیے
ہاں تو پھر آج کہیں نہیں گئے گھر پہ ہی تھے تماں
آج ہم کہیں باہر تک نہیں نکلے
اچھا کوچنگ پڑھانے نہیں جاؤ گی
ابھی جائیں گے چھ بجے
چھ بجے پھر آؤ گی وی سات آٹھ بجے آ
سات بجے پھر آ کے کام کر کے پھر سوچ رہے کاپی لے کے بیٹھ جائے
اور کیا س کل ٹیسٹ ہے
ہاں
اچھا ہی
پتا ہے پرس پرس پرسوں پرسوں ٹیسٹ لیا تھا میم نے پندرہ منٹ دین ت پڑھنے کے رات میں سڑھے دس بجے تم میسج کیا اس دن میری طر